السلام و علیکم وعلیکم السلام الحمد اللہ سب خریت تو ہی بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں بس جبھی کھانا وانا بنا کے بس لیٹے تھے آپ بتیں آج کس مدے پہ گفتگو کرنا چاہیں گے آپ
آج کل ٹیکنالوج کتنی آ چکی ہے تو ہی چوڑا نا کتھ رکھ دینا جی ٹیکنالوجی دیکھیے جسے کہ آج کل آپ اے آئی دیکھ لیجیے پہلے ہم لوگوں فوٹو شوٹ وغیرہ اگر ہم نے کروانی ہے تو ہم پہلے میک اپ وغیرہ کرتے تیار وغیرہ ہو کر پھر ہم شوٹ جاتے تھے کروانے پھر دو دن بعد ہمیں فوٹو ملتی تھی اور آج کل آپ دیکھیے اے آئی ایسا آج چکا ہے کہ ہمیں اپنی ایک ڈالنی ہے اس کو بولنا ہے کہ بھائی یہ والا بیک گراؤنڈ چینج کر دو اور یہ والے ہمیں ک کپڑے ویئر کروا دو تو پانچ منٹ میں آپ کو ساری کے ساری نیو لوک میں آپ کو پک دے دے گی
جی جی بالکل صحیح بہت صحیح فرما رہی ہیں آپ آج کے سمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے ہمارے ٹائم پہ اگر آپ اب ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی جیسے پہلے کبھی کسی کو فوٹو کھینچنی ہوتی تھی تصویریں لینی ہو سب سے پہلے کیمرے لینا پڑتا تھا کیمرہ مین کو ہائر کرنا پڑتا تھا اگر آپ کہیں کہیں گھومنے گئے تو وہاں پہ کیمر مین گھومتے تھے تو وہاں سے تصویر کھنچواتے تھے آپ لیکن جب سے اب آپ کے پاس موبائل فون آئے ہیں تو اب سے آپ خود ہی فون سے کھسکتے ہیں آپ سلفی کھینچ سکتے ہیں آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں سے آپ وہ تصویریں کھینچ سکتے ہیں جس سے آپ کی وہ یادگیری بن جائیں گی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا فائدہ ہماری زندگی میں ہوا ہے جو ہمارے اوپر بہت زیادہ اچھی بات ہے جی فرمائائے آپ اب
یہی دیکھیے جیسا کہ آج کل کتنی مشینیں آ چکی ہیں پہلے آئی ہماری واشنگ مشین ہماری امی کو کپڑے دھونے میں کتنی سویدھا ہو گئی کتنا ٹائم بچ گیا پھر ہلکے ہلکے آئی مکسی پھر ہماری امی کو مسالہ پیسنے میں کوٹنے میں ک یہ ٹائم پر وہ مکسی مئی وہ مسالہ پیس تو پانچ منٹ پیس جاتا ہے پھر ہلکے ہلکے آ چکی ہے اب برتنوں والی مشین برتن دھونے والی تو برتن ڈالو اور برتن دھل جاتے ہیں پھر اس سے ہماری ہم نے کتنا ٹائم بچا اب آ چکی ہے پوچھے والی مشین اس میں ایک مشین ہے اس میں پانی ڈالے اور پوچھا والالے اپنے آپ ریموٹ سے وہ پورے گھر میں پوچھا لگتا ہے اب کتنا ٹائم بچ گیا دیکھیے کہاں سے ہماری امی کو کام کرنے میں چاہا دن لگ جاتا تھا اور آج کل یہ سارا کام آج کل پانچ منٹ میں ہو جاتا ہے کتنی مشینیں ٹیکنالوجی آ چکی ہیں اور جیسے کہ دیکھیے پہلے ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم پہلے اسٹیشن جانا ہے وہاں سے ٹکٹ بک کرانی ہے لمبی لائن میں کھڑا ہونا ہے اور آج کل کیا ہو چکا ہے آج کل لمبی لائن میں کھڑے ہو جاؤ کی نہیں آپ گھر میں بیٹھے پنکھے کے نیچے ایک ایپ آتی ہے ا ور وه ایپ آن کرے اپ نے ٹکٹ بک کرانی ایم ایس ائی والا بینک میں ہو چکا ہے ہمیں بینک میں جیسے پیسے جمع کروانے ہیں تو لائن میں لگنا ہے چک لے جاؤں تو لائن میں لگنا ہے اپ پیسے تو لے کے وانا جائیں گے جمع کروانے گوگل پہ چیٹ کر تمہارا گھر پہ بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے جہاں مرضی آپ پیسے بھیج بھیجے بھیجے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لے لیجیے جیسے کہ بجلی کا بل بجلی کے بل کی کتنی کتنی لمبی لائنیں ہوتی اور آج کل لائنوں کا کوئی نام و نشان نہیں کیونکہ اج کل لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بجلی کا بل بھی گھر بیٹھے ایک ایپ سے ایپ سے ہم کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیے کتنا ٹائم بچا لوگ اتنے لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے پھر اس کے بعد کیسے کیسے لوگ گرمی میں سردی میں بارش میں کھڑے ہونا ہے کیونکہ لاسٹ ڈیٹ ہے بل جمع کرنے کی تو آج کل کو پنکھ پہلے والطا رہا ہی نہیں ہے آپ پانچ منٹ میں ایپ آن کریں جوور سا مرجیا بل جمع کر دیں کتنا فرق پڑ چکا ہے آج
بہت بہت صحیح فرما رہی آپ بہت صحیح فرما رہی ہیں
بالکل بالکل اور میں آپ کو اچ چیز بتاتی ہوں جیسے کہ آج کل آپ اے ٹی ایم میں دیکھ ہی رہی ہیں جیسے کہ ہمارا گھر بہت دور ہے اور ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہم اے ٹی ایم کارڈ گھر بول رہے ہیں تو ہم اپنے گھر پر امی یا ابو کو فون کریں گے ان سے اے ٹی ایم کی فوٹو منگوائیں گے تو اے ٹی ایم کی جب ہم فوٹو منگوائیں گے سر چار ڈیلیٹ ہوں گے نا صرف لاسٹ والے وہ ہم اے ٹی ایم میں پ پن ڈالیں گے وہ چارج اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک ایپ ہوتی ہے اس ایپ پر ہمارا بینک کے تھرو او ٹی پی آئے گا وہ بولا ہم او ٹی پی اے ٹی ایم میں ڈالیں گے تو ہم جتنا کیش لے جائیں اتنا کیش لے سکتے ہیں یہ کتنا اچھی سویدھا ہو چکی ہے اور یہ دیکھیے کہ پہلے کا پہلے زمانے کے لوگ پیدل کتنا کتنا دور جاتے تھے ہر گاؤں میں چل پیدل کتنا کتنا کلو میٹر پیدل گھومتے تھے اور آج کل میں ٹرینیں آ چکی ہیں ایروپلین آ چکے ہیں کہ پہل جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں کہیں بھی پہنچنا ہو تو کا کدرا
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ پہلے برتن دھونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو کچھ راکھ سے برتن دھونے پڑتے تھے صفائی کرتے تھے پھر پانی آ گیا پھر آ گیا اگر آپ دیکھ گے تو اب پورا مشین ہی آ گئی ہے اب کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ کونسا برتن لگانے ہوتے ہیں مشین کو آن کر دو برتن اچھے سے دھول کے باہر آ جاتا ہے پھر دھول جائیں گے برتن پھر آپ باہر نکال کے اس کو یوز کر سکتے ہو تو واشنگ مشین بھی آپ نے جی جی اپ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کپڑے تالاب کے پاس ندی کے پاس دھوتے تھے پھر سمے چینج ہوا گھر میں دھونے لگ گئے سویٹر باننے لگ گئے اب واشنگ مشین آنے لگے ہیں اور اب آٹومیٹک والی آنے لگی جس میں آپ کو صرف ک کپڑا ڈالنا ہے اورصرف ڈالنا ہے تو دھل کے سوکھ کے پورا باہر نکلتا ہے وہ
پہلے دیکھیے لوگ ہفتے ہفتے میں مطلب ان لوگوں کو ہفتے میں ایک ہی موی دیکھنے کو ملتی تھی ایک دن موی کا ہو گیا ایک دن گانوں کا ہو گیا ایک دن یہ مطلب ک نیوز وغیرہ آتی تھی اور آپ دیکھیے ٹیکنالوجی اتنا آگے بڑھ چکی ہے وہ چھوٹے چھوٹے فونوں ٹیویو سے بڑے بڑے ٹی وی آئے اب اس بڑے بڑے ٹی ویوں سے ابھی ایل سی ڈی آ چکی ہے ہے نا کتنا فرق پڑ چکا ہے ہم ایل سی ڈی سے دیکھے کتنی کتنی بڑی چیزیں آ چکی ہیں کچھ مشینیں ایسے آ رہی ہے کہ تبھی وہ آپ کو سامنے دیوار پر بالکل صاف ویڈیوز وغیرہ چلا کے کر دکھاتے ہیں اس کے بعد دیکھیے پہلے زمانے میں لوگ چولہا یوز کرتے تھے پھر ان کا چولہانے پر گیسز آ گئی اب گیسز اب انٹرکشن آ چکے ہیں پڑ چکا ہے اب دیکھیے اوون دیکھ لیجیے آپ مائیک روگا دیکھ لیجے آپ اب دیکھیے پہلے لوگ جو نا گڑے میں پانی پیتے تھے اب لوگ فریج سے پانی پیتے ہیں کتنا فرق آ چکا ہے پہلے لوگو کے یہاں وہ چھوٹے والے کرسی ٹیبل فین پھر ہلکے ہلکے ٹین والے کولر آئے پھر اس کے بعد اے سی آ گئے اب دیکھیے وہ پلاسٹک کے کولر چل پڑے ہیں جو اے سی سے بھی اچھی ہوا دیتے ہیں بس ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی تو آپ کارے دیکھ لیجے اب ایک سے ایک ٹیکنالوجی کی کاریں آ رہی ہیں
جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ایسا ہی چل رہا ہے آج کل ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا ہی جا رہا ہے بدلتا ہی جا رہا ہے اور بدلنا ہی پڑ رہا ہے روز کچھ نہ کچھ نیا آ ہی جاتا ہے
بالکل آپ یہ بھی دیکھیے نا جیسے کی اب سب سے پہلے ٹیکنالوجی فون ہی لے لیجیے سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہمارا فون ہی ہے اس میں ہر طریقے کی ایپ ہے آپ کچھ کھانا ہو آپ شام کو منگا سکتے ہیں رات کو ڈھائی بجے بھی منگا سکتے ہیں شاپنگ کرنے کا من ہوا تو آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں کہی گھومنے جانے کا من ہوا ٹیکنالوجی اتنی ہے آپ بس کی ٹکٹیں بک کرائیے یہاں سے ٹرین کی ٹکٹیں بک کرائیے یہاں سے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اے سی والی لیجیے سلیپر کی لیجیے جنرل کی کی لیجیے تھرڈ اے سی کی لیجیے سیکنڈ اے سی کی لیجیے وہ آپ کی مرضی ہے جیسے کہ مان لیجیے آپ کے یہاں کئی کبھی دکھ کبھی کبھی غم کبھی خوشی کبھی غم کبھی خوشی ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹکٹ نہیں مل پاتی ہے تو تتکال کے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ہم ایک دن پہلے کتنا فرق پڑ جاتا ٹیکنالوجی میں بہت فرق پڑ چکا ہے ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیے بچوں کے جو صرف کھلونے آ چکے ہیں روبوٹس آ چکے ہیں بچوں کتنی نالج ملتی ہے اس ٹیکنالوجی کی آف فون میں دیکھیے جیسے کہ زمانے کے لوگ چٹیا وغیرہ ڈال چتے دو مہینے سے شادی ہے ہم ارےیا تو ہم دو مہینے پہلے نکھا کے چٹی انہیں ڈالتے تھے کہ دو مہینے بعد آپ نکاح پر ضرور آئے اب اس کی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیوں ضرورت نہیں فون آ چکے ہیں اب دو دن پہلے بھی اس فون پر آپ چ ڈالیں واٹسپ پر کچھ بھی لے کے وہ آدھے گھنٹے میں ٹیم کر لے گا اور وہ آپ کے لئے پہنچ بھی جائے گا جی بہت فرق پڑ چکا ہے اس چیز کا تو بہت اچھی بات ہے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے اور اس کا مس یوز بھی ہے اور اس کا یوز بھی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھیے بندہ دور بیٹھا ہے
ا ٹیکنالوجی بد بدلتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا
سر میں تو ساتھ ہر چیز پہلے آپنے دیکھا ہوگا بٹنوں والے فون آتے تھے پھر آپ نے دیکھا ہوگا پھر
چھوٹے ٹچ فون آنے لگے پھر آپ نے دیکھا بڑے ٹچ فون آنے لگے اگر آپ دیکھیں گے تو اب آپکو کتنی ساری وارنٹی مل جائے گی فونوں میں آپ کے پاس آئی فون ہے آپ ٹیبلیٹ لے سکتی ہیں آ اتنے سارا سامان اب مارکیٹ میں آ چکا ہے کہ فونوں میں ورائٹی وورائٹی آ چکی ہے اب آپ کتنے طرح کے فون دیکھ سکتی ہیں چھوٹا ٹچ فون دکھ جائے گا آپ کو بڑا ٹچ فون دکھ جائے گا آپ کو ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ چلتی ہی جا رہی ہے لیکن آپ پیچھا چھوٹ جائے اس لیے آپ بھی اچھے نئی ٹیکنالوجی کا یوز کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے
سب دیکھیے نا اب لیپٹاپ آ چکے ہیں کمپیوٹر آ چکے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے اب جیسے کہ ہمارے گھر کا بندہ کوئی دور ودیش میں ہے ہم اس سے بات کرنی ہے ہم چٹھی کیسے دیں ہم اس کے بات کیسے کریں آپ فون کریں ٹیکنالوجی اتنی ہو چکی ہے آپ فون کریں آپ فون تو سے بات کر سکتے ہیں آپ ان کو ویڈیو کال پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکتے ہیں جی جی آپ ان کے دکھ سکھ میں آپ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو سکتے ہیں جی ہے نا وہ چیزیں ہو چک تی ہیں بہت اچھا ہے ٹیکنالوجی کا یو ز اچھا بھی ہے اور گد بھی ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ یوز صرف ٹیکنالوجی کو کم سے کم کریں جو ضروری ہے وہی کریں پر یکشا دیکھ لیجیے اب وہ الیکسا بزرگ لوگوں کے لیے تھی اب آج کل وہ الیکسا نوجوان پیڑھی یوز کر رہے ہیں جی الیکسا کے لیے کیا ہو الیکسا سے پورے گھر کا کام کروا سکتے ہیں ان سے کہئے آپ ڈور آن کریں ڈور آف کریں لائٹ آن کریں لائٹ آف کریں فین آن کرے فین آف کرے تو تو کرتے نہیں ہے بزرگ لوگ کیو نکہ ان کو عادت ہوتی ہے وہ خود اٹھ کے کر لیں گے کہ ہمیں ہم بولیں گے کہ کئی لوگ الیکسا بول پاتے ہیں کئی لوگ نہیں بول پاتے ہیں اور جو آج کل کے نوجوان کے کی ہے نا وہ نوجوان پیڑھی کو کیا ہے ان کو عادت پڑچکی ہے الیکسا کی
جی جی نوجوان پیڑھی کو عادت پڑھ چکی ہے الیکسا کی بالکل بالکل کچھ بزرگوں کے لیے ہی ہے وہ
تو نوجوان پیڑھی یوز کر رہی ہے الیکسا تو یہ بہت غلط بات ہے یہ آپ ہمارا ٹیکنالوجی کا مس یوز کرنا ہو چکا ہے وہ بزرگوں کے لیے بنی ہے آپ لوگوں کے لیے نہیں آپ لوگ اس سے آلسی بنتے جا رہے ہو اس سے اچھا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا یوز کم کریں اور آپ خود پر دھیان دیں خود اپنے ہاتھوں سے پیروں سے کام کریں
چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ کی باتوں سے
جی جی اوکے اللہ حافظ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ